ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور آپ کے یہاں ا م ابوسب کہریت
جی سب کھی رہے تھے آپ بتائی آپ سب کھیرے تو
ہاں جی اللہ کا شکر ہے ہماری اب امی ابو سب کہہریے تھے تو آج ہم آن لائن اینڈ آف لائن شاپنگ کے بارے میں بات کریں گی آپ نے دیکھ ہوا کہ زیادہ تر ای یہ لوگ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے نا کہ ہمیں زیادہ تر ایسے آف لائن شاپنگ وغیرہ کرنی چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آڈر کرتے ہیں تو جو جو کپڑے وغیرہ آن لائن کرتے ہیں تو آف لائن جیسے کپڑے نہیں آتے
جی جی ہمارے آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ آن لائن میں جو ہم آڈر کرتے ہیں تو اس میں فوٹو جو دکھاتے ہیں ہم کپڑے دیکھ ت جو بھی دیکھ ہیں تو اس میں فوٹو پہ کچھ اور دکھاتے ہیں تو جب آڈر کرتے ہیں تب کچھ اور آتا ہے جیسے کپڑے وغیرہ منگائے تو وہ پھٹے
ویسے بھی تو دیکھا جائے نا جب ہم آڈر وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ فلٹر وغیرہ لگا کر فوٹو دیکھ کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے اچھا تو کوئی کپڑا ہے گا ہوگا ہی نہیں جب ہم منگا دیں تو جیسے میں نے ایک سائٹ آڈر کی تھی تو دیکھنے میں تو کافی اچھی تھی کلر وغیرہ اچھا تھا جب میں نے اپنے پاس آڈر کر کے جب میرے پاس آئی تیںا تو کلر تھا تو وہی تھا پر لیکن جو کوالٹی وغیرہ دکھی تھی وہ نہیں دکھی اس میں سب سے گھٹیا کپڑا نکلا تھا اس کا
جی وہ کیا ہے کہ وہ جو دکھتا ہے وہ آتا نہیں ہے اس میں جو کپڑا ہوتا ہے وہ بہت ہلکا ہوتا ہے تو آف لائن میں کیا ہے کہ آف لائن میں ہم جو کپڑا لیتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے ہم خود بھی دیکھتے ہیں اور پہن کے ٹرائی بھی کر سکتے ہیں آن لائن میں ہم ٹرائی نہیں کر سکتے ہیں آف لائن میں ہم لیتے جو ہیں تو وہ خود
چائنا جب ہم آف لائن لینے جاتے ہیں نا تو ہمیں کیا ہے کہ جیسے تھوڑی دور مارکیٹ ہو تو ہمیں ہمیں پیدل ہی جانا چاہیے اس سے کیا ہے گ ہمارے چلنے سے سے ہمارا شریر سوستھ رہتا ہے اور جب بھی کپڑا لینے جاتے ہیں تو ہم پسند آتا ہے کئی بار پہن کر دکھتے ہیں پٹ وغیرہ اچھا ہو تو تبھی لے کے آتے ہیں نہیں تو ہم نہیں لے کے آتے دوسری د دکان پر لینے کے لیے جاتے ہیں
جی جی گ آف لائن میں ہم دکان پہ جاتے ہیں کپڑے خریدنے تو وہ ہم اپنے دوست وں کے ساتھ یا اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ٹائم ملتا ہے
ہاں جی بالکل آپ نے صحی فرمایا ویسے بھی دیکھا جائے نا جب ہم اپنے امی ابو کے ساتھ جاتے ہیں تو پہلے بچپن میں
ہیں گھر بیٹھ کے ہی تو نہ ہم اپنے دوستوں سے مل پاتے ہیں نہ ہم اپ اپنے ماں باپ سے اتنا زیادہ مل پاتے ہیں تو ہم بند کمرے میں بیٹھ کے ہی سب کچھ آرڈر کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آج کھانا شانا وغیرہ
ہاں جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے بھی دیکھا جائے نا جب ہم اور آف لائن کپڑا لینے جاتے ہیں تو اپنے امی ابو کے ساتھ جاتے ہیں تو پہلے ہم چھوٹی تھھی تو جب جایا کرتے تو ہم کیا آتے ہم اپنی ڈیمانڈ وغیرہ رکھ پی پے کمیمی ہمیں یہ کھانا ہے اب ہمیں یہ گھومنے جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اس معنی ہمیں جو کچھ کرنا ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ کرنے میں اچھا لگتا تھا اب کیا ہے کہ آن لائن وغیرہ کر دیتے ہیں نہ تو ان کے ساتھ نہ تو پیمنٹ وغیرہ بھی ڈیسائڈ نہیں کر سکتے اتنا ہی لکھا ہے اتنا ہی دینا پڑے گا اور آف لائن میں کیا ہوتا ہے کہ جو میں امی ابو کے ساتھ جات نا تو ایک بات تو ہے وہ ریٹ وغیرہ تو صحیح لگاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ بات چیت اتنی کرتے ان سے اتنے ہی مانگے اتنے ہی دے آتے ہیں انہیں انوبو ہوتا ہے ہاں جی
ہاں جی ہ آف لائن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان اپنا ریٹ بھی لگا سکتے ہیں جیسے وہ اتنا کا بولیں گے ہم بولیں گے نہیں نہیں ہم اتنے نہیں دیں گے ہم اتنی ہی دیں گے تو وہ دے دیں گے تو آن لائن میں ہم جو لیتے ہیں تو ہم وہ جتنے کا لیتے ہیں ہمیں اتنا کا اتنے کا ہی لینے پڑتے ہیں جتنا کا ہو
ہاں جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے بھی دیکھا جائے نا جب ہم آن لائن وغیرہ میں آفرس وغیرہ نکل رہے ہیں تب تو زیادہ طرح سے ہمیں کچھ لینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے جو کپڑے وغیرہ پر اپر نکلتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے سڑے ہوئے مال کو نکالتے ہے جو دکھنے میں تو نیا دکھتا ہے لیکن ایک دن پہنو تو دکھنے میں نیا دکھے گا جو شرٹ وغیرہ لو گے تو وہ کیا ہے کہ سڑی ہوئی نکلتی ہے جو پہننے سے پھٹ جاتی ہے اور کافی مال آفر میں زیادہ طرح سے یہی مال نکلتا ہے
جی
ہاں جی ویسے بھی دیکھا جائے نا ہاں جی ہاں جی بولیے
جی آف لائن میں ہمیں بہت کچھ فائدہ ہے جیسے ہم جائیں گے تو
ویسے بھی کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مارکیٹ میں جو چیز خریدنا چاہتے ہیں وہ نہیں ملتی وہ آن لائن میں مل جاتی ہے
جی ہاں آن لائن میں یہ ہے کہ ہم آن لائن جو خرید تے ہیں ہمیں جب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو مارکیٹ جانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ہمیں کچھ ایمرجنسی ہو ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے کچھ تو ہم آن لائن خرید سکتے ہیں
ہاں جی
جی
اب ویسے بھی دیکھا جائے نا تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آن لائن فراڈ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے گھر والوں کو پتا تو ہے نہیں ہے کہ امی ابو ہوتے ہیں کہ انہیں کیا ہے کہ تعلیم وغیرہ پہلے کم دی جاتی تھی تو اتنی تعلیم وغیرہ نہیں ہے کہ کوئی او ٹی پی مانگ رہا ہے پتا نہیں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی او ٹی پی جو لالچ سے مانگتے ہیں کہ آپ کو اتنے آڈر کرنے سے یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا تو فرڈ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے پیسے وغیرہ بھی کٹ جاتے ہیں کبھی کبھی
جی
جی یہ بات بھی ہے آن لائن میں تو ہمیں نہ کوئی او ٹی پی دینی پڑتی ہے نہ کچھ کچھ ہم جاتے ہیں تو ہم خود اٹھا کے لاتے ہیں اور دیکھ کے بھی لاتے ہیں اچھے سے جو پسند آئے وہی لیتے ہیں اپنی پسند کا ٹرائی بھی کر سکتے
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ویسے بھی دیکھا جائے نا وہ کیا ہے نا کچھ کچھ کمپنیاں وغیرہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آڈر وغیرہ کرتے ہیں نا وہ ایسا کرتے جو کمپنیاں ہو وغیرہ تو وہ ایسا کیوں کریں گی وہ تو یہ وہ ایسا نہیں کرتی کیونکہ ان کی کمپنیوں کو لاس پہنچ جائے کبھی کچھ کچھ کمپنیاں اچھی بھی ہوتی ہیں
آن لائن جیسے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہو ایمرجنسی ہمیں کچھ منگانا ہو تو آن لائن آرڈر کر کر کے منگا سکتے ہیں پھر بھی ہمیں زیادہ تر ایسے آف لائن ہی
شاپنگ کرنی چاہیے اس سے کیا ہے کہ ہمیں اپنے امی ابو کے ساتھ گھومنے کا اور ان سے باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا اور جو کچھ بھی ہمیں کھانا ہو تو ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور آن لائن میں کیا ہے کہ نہ تو ہم ان سے زیادہ ترح سے بات کریں گے سیدھا کر کے پاس دینے آ جائے گا اور لے لیں گے
جی یہ بات ہو ہے جی تو ہمیں ہمیں آف لائن تو ویسے ٹھیک کی ہے بٹ آن لائن بھی ہے اپنی اپنی اپنی جگہ دونوں صحیح ہیں بٹ
ویسے بھی دیکھا جائے نا جو سب کے کچھ نہ کچھ فائدے اور کچھ نہ کچھ نقصان ہوتے ہیں اس کے آن لائن کے بھی کئی فائدے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جو ہمیں چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی تو ہم آن لائن منگا لیتے ہیں تو اچھی بھی نکلتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فراڈ وغیرہ کبھی کبھی ہوتا ہے
آن لائن میں دیکھو سب سے زیادہ آن لائن میں اچھی چیزیں نکالتی ہے جو کچن وغیرہ کا ہے تو جیسے کچن میں مٹن وغیرہ ہے وہ آن لائن مڈ ٹھیک ہی نکلتے ہیں باقی یہ جو کپڑے وغیرہ ہیں تو وہ ٹھیک نہیں نکلتے ہیں
وہ تو ہے جو کپڑے وغیرہ ہے نا بس وہی صحیح نہیں نکلتے وہ کیا ہے نا وہ آن لائن منگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم جب آف لائن لینے جیں نا تو ان کو تو ہم دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے ایسے کپڑے نکلتے ہیں کبھی کبھی آن لائن ہاں جی
تو آف لائن میں آن لائن میں سے یہ برتن وغیرہ جیسے کہ کچن کا سامان وغیرہ یہ ایسا ہی نکلتا ہے جیسے سلائی کا ہو سامان وغیرہ وہ نکلتا ہے ٹھیک باقی کھ
ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ویسے بھی دیکھا جائے نا تو آن لائن آج کے دور میں کیا ہے کہ سب آن لائن ہی منگا رہے ہیں آف لائن تو بہت کم لوگ جا رہے ہیں کیونکہ
سری
فراڈ وغیرہ ہوتے ہیں پھر بھی لوگ وہ کیا ہے اپنے اوپر ہے سائڈ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کپڑے وغیرہ تو ہمیں آف لائن ہی لینے چاہیے اس سے کیا آئے گے ہمیں
جو کلرس وغیرہ ہیں وہ ہم خود ڈیسائڈ کریں گے اور فٹ فٹنگ وغیرہ دیکھیں گے اچھی ہوگی تو لگیں گے نہیں اچھی نہیں لوگی تو دوسری دوسری شوپ پر لینے جائیں گے ہم
جی جی بات بھی ہے اور ہاں آج کل دیک آج کل تو ہر کوئی بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو آج کل تو آن لائن سسٹم ہی چلتا آج کل تو سارے بچے آن لائن ہی ہے لے لیتے ہیں
وہ کیا ہے نا جو بچے وغیرہ ہیں فون وغیرہ چلاتے رہتے ہیں تو اس پہ کیا ہے کبھی کبھی وہ ویب وغیرہ ہوتا ہے تو اس پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس پہ تو آڈر کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ لینا ہے تو اس کو لکھ دیتے ہیں تو وہی دکھتے ہیں تو دکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھلونے وغیرہ خدا حافظ